ہیلو
ہیلو
ہاں کیسی ہو
ہیلو
ہاں کیسی ہو آواز نہیں جا رہا ہے
ہاں ہیلو آواز نہیں آ رہا
آ رہا ہے میرا دکان پے سٹا
ہاں ابھی آیا
ہمم اور بتاؤ کیا کر رہی ہو
ٹھیک ہے اپنا کچھ نہ ایسے ہی بیٹھ کے فون چلا رہے تھے
آ ہم بھی وہی فون ہی چلا رہے چھت پے آئے ہوئے ہیں اور امی امی کیا کر رہی ہے
امی نیچے ہے ہاں
اور نتراٹ گھومنے گئی تھی
ہاں گئے تھے
جنوری میں
ہاں جنوری میں ہی گئے تھے اچھا لگتا ہے جانے میں ٹھنڈا کا موسم
اور بارش نہیں ہوئی تھی اس ٹائم تو موسم خراب تھا
نہیں تو اس اس سمے ہوا مطلب نہیں ہوا تھا اس دن
ہاؤ چھا تو اچھا ہی لگا ہوگا گھومنے میں اور کون کون گئی تھی
اور ہم لوگ گئے تھے مطلب پورا فیملی
نام ایک کا نام
امی چھوٹی امی اور با با جی مسکان میر میری بہن لوگ سب
ہیلو
ہم چھوٹے ابو
ہم کو لگا خالی لیڈی لیڈی گئی تھی کیا جنس نہیں گئے تھے
نہ جنس نہیں جائیں گے تو کیسے ہوگا
وٹنگ بھی کی تھی
ہاں کی تھے لوت پور گئے تھے کوئل ویو گے تھے ہے
ہیلو
ہم
اوری ادھر اب کہیں کہ فی الحال ادھر کہیں نہیں جانا ہے
نہیں ادھر گئے ہے ادھر والا پارک گئے ہے اگر جو نیو بنا اس میں نہیں گے
اچھا جہانی والے میں نہیں گھی ہو
ہاں ایک اور مال کھلا ہے
کہاں تو کھلا ہے
پتا نہیں نام سیٹی کچھ کر کے ہے کہ کہت توحے یاد نہیں ارا
کہاں پہ کھلا کہاں پہ ہے
یہ بھی نہیں پتا بتائی تھی باجی لیکن بھول
ہم
یہ اسمارٹ پوائنٹ ہے تو وہ اس کا نام بھی اسی سے مطلب مل جل کر مطلب
اچھا تو گروسری ٹائپ میں ہے کہ اس میں مطلب کپڑا والا ہے
ہاں وہی مطلب جیسے اسمارٹ پوائنٹ ہے نا ویسا ہی ہے شاید
اچھا تو ریلائنس ہوگا
نہیں وہ نہیں ہے ریلائنس نہیں ہے ا سپر کچھ کر کے ہے سہی نہیں ہاں شاید پتا میں
باجی کا سب پتا ہو جاتا ہے نہیں
ہاں باجی گئی نہیں ہے بس بتا رہی تھی
ا تو اس کے دوست لوگ کوئی گئی ہوگی تو انہیں لوگ پتہ چلا ہوگا
ہاں ای
تب وہ نانی گھر جائے گی تو ملی ڈیم چل جانا بوٹنگ کر لینا وہاں والا اور مزہ ائے گا وہاں سپیڈ وٹنگ ہوتا ہے لیکن ڈر بھی رہے گا ٹر بھی لگے گا اسپیڈ میں پورا ہوتا ہے
رئیل مے نہیں دیکھے
گڑیاں بتا رہی تھی کہ پورا اسپیڈ میں نہ ہاں وہاں والا تو نتر ہاٹ والا تو نہیں نا تھا کیا اس کو بول تے ہیں اسپیڈ میں یہاں والا ایک دم اسپیڈ میں رہتا ہے اس میں زیادہ لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں وہاں تو چار ہی لوگ کا بیٹھنے والا تھا چار کی چھ یہاں پے ڈھیر ہے سارا آٹھ لوگ شاید چھ آٹھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں
وہی ہے تو
اریبہ سوگئی ابھی کورئر والا آیا تھا
چھوٹے ابو کا شرٹ واپس کرنے کے لیے تو وہی پھر دی پھر سے ان سے کال کرتے ہیں چلو بس ہوا آج خیر اچھا چل رہا ہے اوپر میں
ہاں ہاں
اور پھوپھی لوگ ادھر نہیں آنا ہے پھوپھی لوگ کو
ہلو ہیلو ہیلو
ہاں ہیلو
پہلے تمہاری کے گو پھوپی ہے
میری تین پھپی ہیں
ہمم کہاں کہاں رہتی ہیں
ایک ایک اسٹیشن طرف رہتی ہے دوڈوا اسٹیشن ایک با بار یا تو ایک روہن
ہاں اور پھوپھا لوگ کا کیا نام ہے
ایک بڑے والا کے نام ہے دستگیر اور منجلے والے کے نام ہے تسلیم اور چھوٹے والے کا سمیم
ہاں
اور ان کے کتنے بچے ہیں بڑے والے پھوپھی کی
بڑے والے پھوپھی کے چار سات
ہمم کتنا کتنا بیٹا کتنا بیٹی
چار بہن چار بیٹی تین بیٹا
اچھا اور منجھلے والی پھوپی کتنی
منجھلی والی پھوپی کا نہیں ہے
اچھا اور چھوٹے والے پھوپی کے
چھوٹے والی کو تین بیٹی ہے ایک بیٹا ہے بیٹا بڑا ہے
کیا کرتا ہے ویسے بھی شاید ارمان نام ہے نا ارمان نام ہے ارمان نام ہے نا
ہاں
کیا کرتا ہے ابھی فی الحال وہ
ٹویلتھ کا ایگزام دیا ہے کچھ کمپیوٹر کلاس کرتا ہے اور ایسا ہی کام کرتا ہے ہاں
اچھا ہے کچھ سیکھنا ہی چاہیے
ہمم
اور آگے تم کو کیا کرنا ہے تولتھ کے بعد
ابھی تو ویسے سوچ ہی نہیں ہے لیکن ٹولتھ کے بعد کمپیوٹر کلاس کریں گے
اچھا
ہاں
ٹر کلاس میں تو اچھا ہے کرنا چاہیے اور ببلو کو آگے کیا لینا ہے اس کو بھی آرٹس لینا ہے
ہاں اس کی فرینڈ لوگ بول رہی تھی آرٹس لیں گے تو یے بھی آرٹس سے لے گی شاید
ہاں ٹھیک ہے ابھی تو بیچاری نے ٹینشن میں ہوگی بس ہم آگے بڑھ جائیں
ہاں اور آپ کیا کر رہے ہیں
ہاں ابھی چھت میں ہی ہے میرا نیٹ ورک نہیں پکڑتا ہے نا اس لیے چہر چھت میں ہی گھوم رہے ہیں ایرم بھی اوپر ہی ہے اور رہنما ہے اس کی رہنما نہیں ہے رہنما کی دوست ہے اس پر میں آ بابو ہے اس کا دوست ہے ایرو پلین بنا کو اڑا رہا ہے
ہمم
مہندی مہندی لگا رہی ہے
ارم ارم کہاں ہے نہیں ابھی تو نہیں لگا تھا لگائیں گے
آ بڑھیا ہے تمہارا ہی چمکتا مہندی لگاؤ
اچھا لگتا ہے لگانے میں
آمم اور تم لوگ کا یے ایس آئی آر والا فارم بھرا گیا تمہارے امی ابو کا
ہاں بھرا گیا سارا سب
ہاں سبمٹ بھی ہوگیا
ہاں
اور کتنے بجے تک پڑتی رات میں
نو سے گیارہ ساڑھے نو سے گیارہ سے دس مطلب دو گھنٹہ دو ڈھائی گھنٹہ تے ہے
اور اسکول کتنے بجے جاتی ہے
اسکول جاتے ہیں ساڑھے آٹھ آٹھ پندرہ میں نکل جاتے ہیں کیا کیونکی کہ ایکسٹرا کلاس ہوتا ہے
اچھا تینوں لوگ کا کی بس تمہارا ایکسٹرا کلاس رہتا ہے
آمم میرا اور ببلو کا
ہاں اسکول کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے
تین بجے
آ تو گھر کا ڈسٹینس زیادہ ہے اسکول سے کتنا ٹائم لگتا ہے آنے میں
پندرہ دا دس پندرہ منٹ لگ جاتا ہے پانچ دس منٹ مطلب پہنچ جائیں گے اگر اسپیڈ میں چلیں گے تو دس نیٹ لگے گا اور
ہاں تو مارکیٹ وہیں پہ ہے ہی ہے گپ چپ گپ چپ کھاتے وے آتی ہوگی
ہاں سارا کچھ ہے ملتا ہے ٹاؤن میں ہی ہے تو ہ مارکیٹ
اچھا ہے کچھ خارد نے کا من کیا ان نے ان نے کمن کیا تو گھر سے ہوتے ہوئے اپنا آ ج اور ببلی ادھاری سے صبح میں ٹیوشن جاتی ہے سات بجے یا پھر چار بجے اسکول سے آنے کے بعد
صبح ہی جاتی ہے کبھی کبھی شام کو جاتی ہے ہوں
اور مچیا فول نہیں گئی تھی ادھر گھومنے
ہوں نہیں گے ہیں
رات ہو گیا تھا تو کیا ھھم ٹائم رہتا تو اسی دن ہو ہی رہتی
ہاں صبح ہی نکلے تھے لیکن شام ہو گیا تھا رات ہو گیا تھا
ہ تو گھر سے بنا کے لے کے کر کے گئی تھی کھانا یا پھر ادھر ہی کھائی تھی ہوٹل میں
ادھر ہی کھائے تھے
او اچھا ہے کون بنا کر کتنا لے کر کے جائے گا گھومنے بھی ایک دن جا رہا ہے تو کیا
ہاں دور رہتا ہے تو کون اتنا کھانا لے کے جائے گا بنا کر ادھر ہی کھا لیے تھے ہوٹل میں ہی
چائے چائے بھی لے کر گئی تھی بنا کے
ہاں چائے لے گئے تھے
ٹھنڈی کا موسم تھا تو پینے کے لیے اچھا ہوتا کیا
آ
ہوں صحیح تھا اب اگلا پلان کب بنتا ہے
ہاں
اور ابو کتے بجے تک آتے ہیں گھر وہ کتنے بجے تک گھر آتے ہیں کام سے
سات آٹھ بجے تک آ جاتے ہیں
ہاں تو ادھر ہی سے سبزی وغیرہ لے کر کے آتے ہوں گے
ہاں
اور ٹینتھ میں تمہارا اچھا مارکس آیا ہوگا پاس ہو گئی تھی
ہاں پاس ہو گئے تھے
چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے
ہاں
ہاں پاسی تب ہی نہ میں ٹوویلٹ میں آئی
ہاں کل دال تے ویسے
کیا بولتے ہیں اس رہنما پڑھنے میں تیز ہے رہنما کرے تمہاری چھوٹی والی بہن پڑھنے میں تیز ہے ماشاء اللہ
ہاں وہ تو ہے
ہ سب فٹافٹ بنا لیتی ہے اپنے سے ہوم ورک بھی کر لیتی ہے اور اپنے سے سارا اپنا